وعلیکم بھائی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بائی جناب ٹھیک ہو
بھائی ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں بڑھیا ہوں
بھائی جان کیا کر رہے ہو آپ
بس بائی جان بیٹھا ہو میں آرام کر رہا ہوں
اچھا بھائی جان ٹھیک ہے چلیے یہ بھی بہت اچھی بات ہوئی
ہاں جی بھائی
تو میں بھی بیٹھا تھا میں نے بھی سوچا کچھ بات شی ہو جائے نا تو بھائی جان آج کل کے زمانے کو دیکھ کر مطلب کہ بہت سے لوگ کاہیلیت بھرے ہوئے کام کچھ نہیں کرتے تو مجھے فزیکل فٹنس اور ہیلتھ کے بارے میں بات کرنی تھی ہاں بائی جان تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فزیکل فٹنس اور ہیلتھ دونوں ایک دوسرے سے سے جڑے ہوئے ہیں اگر ہمارا باڈی ہیلتھ اور فٹ ہوگا تو تو ہم اپنی لائف کا ہر کام کو آسانی سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ایک مشین کو اچھے سے چلانے کے لیے ریگولر مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے ویسے سے ہی ہماری باڈی کو بھی روزانہ ایکزرسائز اور اچھا کھانا اور پراپر ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے آج کے ٹائم میں ٹیکنالوجی نے ہماری لائف کو بہت ایزی بنا دیا ہے لیکن مطلب کہ اسی کے ساتھ ساتھ لوگ کام چلنا پھرنا پسند کر رہے ہیں زیادہ ٹائم موبائل ٹی وی اور کمپیوٹر کے سامنے بتانے کی وجہ سے لوگ فزیکلی ایکٹو نہیں رہتے اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ویٹ مطلب کہ بڑھتا نہیں ہے تو ان کا ویٹ کئی بار تو بڑھ پتا ہی نہیں ہے کمزور ہو جاتے ہیں کئی بار تو زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے پھر وہ اٹھ بھی نہیں پاتے تو بہت ساری ہیلت کی پرابلمس ہو جاتی ہے تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ
ہاں جی بھائی جیسے آپنا بولا فزیکل فٹنس یہ حالت کے لیے انسانی زندگی کے لیے سب سے بڑی دولت ہے صحت مند انسان ہی اپنی زندگی کے ہر میدان میں کامیاب حاصل کر پاتا ہے ہیلتھ سے مراد بیماری سے پاک ہونا نہیں بلکہ جسم جسمانی ذہنی اور سماجی طور پر مکمل تو تندرست ہونا بھی فزیکل فٹنیس کا مطلب ہے
ہاں بھائی جان
اس سے انسان کی جسم مضبوط رہتا ہے چست رہتا ہے اور روزمرہ کے کام اپنے سے انجام دینے میں قابل ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کے گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور ایک بہتر زندگی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ فزیکل فٹنس ایک انسان کی زندگی میں ضروری ہو
ہاں بھائی جان چلیے اسی کے ساتھ ساتھ اس کے فٹنس کا مطلب صرف اسٹرانگ مسلز یا اس کس پیکس بنانا نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہماری باڈی ہیلدی ہو ہمیں بنا تھکے اپنا ڈیلی کام کر سکتے ہیں اور ہمیشہ انرجیٹک فیل کرے ایک فٹ انسان صرف فزیکلی ہی نہیں مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے میرے بھائی مطلب کہ ہیلدی رہنے کے لیے ہمیں روز کم سے کم تیس سے چالیس منٹ اسرسائز کرنی چاہیے ہم واکنگ کر سکتے ہیں ہم جگنگ کر سکتے ہیں ہم دوڑ سکتے ہیں دوڑ ہم دوڑ کر سکتے ہیں سائیکلنگ چلا سکتے جو ہوتے ہیں سائیکل ہمارے گھر پہ ہم سوئمنگ کر سکتے ہیں یا سمپل اگر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا یا اسٹریچنگ بھی کر سک اگر اگزرسائز کرنا مطلب کہ ممکن نہ ہو تو روز تھوڑا چلنا بھی ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہے نا بھائی ہاں بھائی جان
جدید دور میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ کی جسمانی سرگرمیاں کم ہو گئے ہیں جیسے موبائل فونز کمپیوٹرز اور ٹیلی کی وجن کی ٹیلی ویژن کی زیادہ استعمال کی وجہ سے موٹا پاور
ہاں بھائی جان ہیں
بیماریاں بڑھ رہی ہیں اس لیے ہر شخص کے لیے روزانہ ورزش اور صحت مند غذا کیے استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے روزانہ اگر اگر آپ کرو گے تو کھیل کود سے یا کھیل کود آپ کرو تو اس سے مضبوط ہوتا ہے مسلز اور ہڈیاں طاقتور بنتی ہیں اور دل اور پھیپھڑے بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں ورزش کے سے سکون اور خون کی گردش بہتر ہوتی ہے
ہاں باجا ن تو اگر میں ہاں اگر بھائی میرے اگر اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں کہ مطلب کہ ہیلدی فوڈ بھی فزیکلی فٹنس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمیں فریش فروٹس گرین ویجیٹیبلس اور انڈے کانے چاہیے دودھ چاہے دالیں کھانی چاہیں وہ ہیلدی ہوتی ہے ہمارے صحت کے لیے کھانا کھانا چاہیے چاول کھانا چاہیے فاسٹ فوڈ جنک فوڈ اور کولڈ ڈرنکس کا زیادہ است استعمال ہماری ہیلتھ کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہمیں سے زیادہ ان سے دور ہی رہنا چاہیے کبھی کبھار کھا لینا چ لیکن زیادہ سے زیادہ دور ہی رہے اس سے اس لیے ہمیں بیلنس ڈائٹ لینا چاہیتے ت کہہ ہماری باڈی اچھی رہے واٹر ہماری جو پانی ہوتا ہے نا میرے بائی پانی بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں دن بھر میں انف پانی پینا چاہیے پانی ہمارے باڈی کو ہائڈریٹ رکھتا ہے ڈ ہائیڈریشن سے بچات ہے اور باڈی سے ہارم فل سبسٹینس کو باہر نکل کالنے میں ہیلپ کرتا ہے ہاں بھائی ہاں بھجن تو گڈ سلی ہیلدی لائ کا ایک ضروری حصہ ہے اگر ہم پراپر سلیپ نہیں لیں گے تو ہم تھک تھکان اسٹریس اور کمزوری فیل کریں گے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں نا میرے بھائی یہ ین ایجر اسٹوڈینٹس کو روز لگ بھگ سات سے نو گھنٹے کی نیند لینی چاہیے تاکہ ان کا جو دماغ ہے وہ اچھا سے کام کر سکے فوکس کر سکے اور پڑھائی میں بھی کنسنٹریشن بھی اچھے سے رکھ سکے تو آپ بھی بتائیے کچھ
ہاں جی بھائی صحت مند رکھ رہنے کے لیے دہ غذایا بہت ضروری ہے روزانہ تازہ پھل سبزیاں دودھ دالیں اور انڈے جو بہت زیادہ پروٹین سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہول گرین کھانے چاہیں زیادہ پانی پینے اور سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند دینی بھی بہت زیادہ ضروری ہے اگر وقت پہ سوئے نہ کریں گے تو وقت پ اٹھ نہیں جاؤ کام کو انجام نہیں دے پاؤ گے جو صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں جیسے سموکنگ نشہ اور جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیں یہ مشار نہیں کرنی چاہیے روزانہ کم سے کم تین تیس سے پینتالیس منٹ واک اور جگنگ کے لیے اور سائیکلنگ کو بھی اس کھیل کا حصہ بنانا چاہیے جس سے پہلے وارم اپ اور بعد میں کول ڈاؤن کرنا بھی مفید ہوتا ہے صحت مند افراد ہی ایک صحت مند معاشرہ بنتا ہے جو لوگ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیم نوکری اور دیگر ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھاتے ہیں اس سے ملک کی پیداوار اور ترقی میں بھی اضافہ ہوتا ہے جی بھائی جان سن رہے ہو
ہاں بھائی جان میں
ہاں جی ہاں بچے اور نہوجانوں میں بھی فزیکل فٹنس ڈسپلین اور سیلف کانفڈنس ٹیم ورک یہ صحت صحت مند زندگی کے لیے پیدا کرتی ہے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ جتنی ہی امپ مپٹنٹ ہے اگر میں آپ کو بتا دوں اگر ہم ہمیشہ ٹینشن میں رہیں گے تو اس کا اثر ہمارے باڈی پر بھی پڑ جائے گا ہم کمزور ہوتے جائیں گے اس لیے ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے اور مطلب کہ یہی جو الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہے اس سے ہمیں سٹریس سے رسٹ نہیں لینا چاہے ان سے دور ہی دوری بنانی رکھی جائے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں ہے نا بھائی جان تو سپورٹس بھی فزیکل فٹنیس کو امپروو کرتا ہے کھیل کود بھی مطلب کہ سپورٹس کیا ہوتا ہے وہ کھیل کود ہوتی تو بیسٹ طریقہ ہے ہم بیٹ بال کھیلے فٹ بال کھیلیے تو بیٹ جال جال بیٹ کھیلے والی بال اور کبڈی جیسے گیمز ہمارے باڈی کو ایکٹیو رکھتے ہیں مل کہ کھیل کود ہمیں ٹیم ورک ڈسپلین اور کانفیڈینس بھی سکھاتی ہے تو بچوں کے لیے فزیکل فٹنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت ہی ضروری ہے تو جب ہم فٹ ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ فریش رہتا ہے کنسنٹریشن بڑھتی ہے اور ہم ایگزامس میں بھی بیٹر پرفارم کرتے ہیں ایک ہیلدی اسٹوڈنٹ ہی فیوچر میں ایک سکسیسفل پرسن بن سکتا ہے نا میرے بھائی تو آپ بھی بتائیے کچھ ہاں جی بھائی
ہیلدی رہے گا تو اس کو ہیلدی فوڈ بھی ضروری کھانا ہے اور ہیلدی فوڈ ڈائٹ کھانے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو تمام ضروری غذائیں اجزاف فراہم کرتا ہے اس سے مسل اور ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں جس سے میں توانائی برقرار رہتی ہیں متوازہ گجے سے موٹا پاائے جیسے ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماری اور دوسری بہت ساری بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے ہیلی ڈائٹ دماغ کے لیے بھی مفید ہے اس سے یادشت توجہ اور سوچنے کی سہولت بہتر ہوتی ہیں طلبا اگر صحت مند غذا کھائیں تو وہ پڑھائی میں بھی زیادہ بہتر کارکردگی انجام دے سکتے ہیں
ہاں بھ جان تو اگر ہم چھوٹی عمر سے ہی ہیلدی ہیبٹس اپنا لے جیسے ٹائم پر اٹھنا ایکسرسائز کرنا ہیلدی فوڈ کھانا اور مطلب کہ کافی کافی سونا یا چھ سے نو گننے کی نیند ہم فیوچر میں بہت سے ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں مک پریونشن از آلویز بیٹر دین جو آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا ہے نا بھائی جان ہاں بھائی جان تو آج کل ڈائبٹیز ہارٹ ڈیزز جی جز ہائی بلڈ پریشر اور اوبیسٹی جیس پرابلم بڑھ رہے ہیں ان میں مطلب کہ ان ہی میں سے بہت سی پرابلمس کو ریگولر اور ہیلدی لائف اسٹائل سے کافی حد تک روکا جا سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنی حلت کو کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے پیسے دوبارہ کمائے جا سکتے لیکن ہیلت ایک بار خراب ہو جائے تو اسے ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہاں بھائی جان تو اس لیے کیا ہیں جو آپ نے کہا کہ زندگی کے ہمارا جو صحت ہے وہی سب کچھ ہے تو آخر میں میں بس ات ہاں بھائی جان آپ نے کتنی اچھی بات کی آر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ فز فٹس اور ہیلتھ ایک ہیپی اور سکسیزفل لائف کی مثال ہے کہ دنے اگر ہم روز تھوڑی سی ایکسرسائز کرے تو ہیلدی فوڈ کھائے اور پراپر س اور تھنکنگ کا کے تو ہم ہمیشہ پٹ اور ہیلدی رہ سکتے
جی بہت اچھی بات کہ آخر میں یہی کہنا چاہ سکتا ہوں کہ ہیلدی ڈائٹ صحت مند اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے متوازہ غذا انسان کو تندرست پ اور بیماریوں سے محفوظ رکھ ہر شخص کی صحت مند کھانے کی عادت اپنانی چاہیے اور جنک فوڈ سے ج نا دور ہو سکے اتنا پرہیز کرنا چاہے یقنہلدی ڈائٹ دی ہیی لائف تو بہت اچھی بات کہیں آپ اپ ہیلدی ڈائٹ اور فزیکل فٹنس کے بارے میں تو میں بھی اس پہ توجہ کروں گا دان دوں گا اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھوں گا
ہاں بھائی جان آخری میں میں کچھ ایک دو لائن کہوں تو بھائی جان آج سے ہی ہم ایک وعدہ کریں گے کہ ہم اپنی حالت کا خیال رکھیں گے روز ایکٹیو رہیں گے اور دوسروں کو بھی ہیلدی لائف اسٹائل اپنانے کے لیے موٹیویٹ کریں گے زیادہ مست زیادہ ہاں بھائی جان زیادہ مستی نہیں کریں گے حد میں مستی کیا کریں گے تو آپ کا شکریہ آپ نے میری باتیں سنی
تو ہاں بھائی تو اللہ حافظ
اللہ حافظ بھائی جانگ خوش رہو خیال رہو